السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک
ہاں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا فر میں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے
ٹھیک اور کیا کرے ہو
بس پڑھائی کر رہا تھا
او اچھا ہو گئی ختم
جی آپ کیا کر رہی تھی
میں بس بیٹھی تھی اور کھانا کھایا
ہاں او کا
ہاں میں نے بھی کھایا
کالج گئی تھی آج
کالج گئی تھی آج ہاں میں
جی میں بھی رہا تھا
ج پ ٹھیک
اور بتائیے آپ ہاں جی
بس بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ضروری ہے زندگی
بس ضروری ہے سمیں اچھا اور آج آپ کس موضع پر بات کریں مد کرنا چاہی
آج میں سوچ رہا تھا تھا ایک دلچسپ موضزہ دوستی دوستی برباد کریں گے
بالکل ٹھیک دوست ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان خود چنتا ہے باقی رشتے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں ہیں لیکن اپنی پسند سے بناتے ہیں
ہاں بالکل ٹھیک ہے تم نے دوستی کا ایک ایسا کا رشتہ ہے ہ مجھے بھی لگتا ہے ایک اچھا دوست زندگی کے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے جب انسان پریشان ہو ہے تو
نعمت پریشان ہوتا ہے تو دوست اس کا سہارا بنتا ہے ہاں اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو دوست دوست کی رائے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دوستی خوشی کو دگنا اور غم کو ادا کر دیتی ہے
بہت خوب تمہارے خیال میں سچی دوستی کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے
میرے نزدیک سچی دوستی یہ سب سے بڑی پہچان وفاداری ہے وقت میں ساتھ نہ چھوڑے وہی اصل دوست ہوتا ہے
بالکل اکثر لوگ خوشی کے وقت ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن جب مصیبت آتی ہے تو دور ہو جاتے ہیں
ہاں اس اسی لئے دوست کی پہچان مشکل وقت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی دوست تمہاری مدد کرے اور تمہارا حوصلہ بڑھائے تو اس کی قدر قدر کرنی
دوستی میں بھروسہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے
بالکل اگر بھروسہ نہ ہو تو دوستی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی دوست کوٹ اور راز کی حفاظت کرنی چاہیے
تمہارے کتنے دوست ہیں
سارے کتنے دوست ہیں میر ہیں لیکن سب سے خاص دوست کوئی ایک ہی ہوتا ہے
یہ بہت اچھی بات ہے کبھی کبھی کبھی ایک سچا دوست عام دوستوں سے بہتر ہوتا ہے
بالکل دوستی کی قیمت دوستوں کی تعداد سے یہ نہیں محبت سے ہوتی ہے
آج کل کے سوشول سوشل میڈیا پر بھی بہت لوگ دوست بن جاتے
ہاں لیکن ہر آن لائن دو درست کرنا چاہیئے ہمیں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیئے
یہ بہت اہم بات ہے اصل دست وہ ہوتا ہے جو اخلاص اور بھروسے پر
اور پرڑوس پر
پرر ہو
میں سمجھتی ہوں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی کرے جو ہمیں بتائےیں کہ صحیح کیا کیا ہے کمی نہیں کرنا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے
بالکل جو دوست صرف تعریف کرے اور کبھی غلطی نہ بتائے وہ اصل دوست نہیں ہوتا
سبت سے سمجھاتا ہے تاکہ ہم بہتر بن سکیں
لیکن پھر ہم ان دوستوں کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں
کو برا سمجھنے لگتا ہے اور وہ ہماری کامیاب
جلدی بھی ہے شاید
نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک وفادار دوست جو ہوگا جو تو وہ مانگے گا اچھا دوست ہماری کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور ہمیں مزید ترقی کرنا یعنی کی ہمت
ہاں بالکل صحی کہا اپ نے دوستی میں عزت بھی بہت ضروری ہے
بالکل اگر دوست ایک دوسرے کی عزت نہ کریں تو دورم
مجھے لگتا ہے ایک دوست میں سچ بولنا چاہیے مجھے لگتا ہے دوستی میں سچ بولنا چاہیے
میں بھی اسی بات سے جھوٹ دوستی کو ختم کرسکتا ہے
کیا تم نے کبھی کسی دوست کی مدد کی ہے
ہاں کئی مرتبہ جب میرے دوست پریشان ہوتے ہیں تو میں ان کی بات سنتی ہ حوصلہ افزائی بھی کرتی ہوں
یہ بہت اچھی عادت ہے کبھی کبھی صرف کسی کی بات سن لینا بہت بڑی مدد ہوتی ہے
بالکل ہر مسل آ کا خلا محبت توجہ اور سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے
دوستی میں معافی کا کیا کردار ہے
میرے خیال میں معافی بہت اہم ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکے ہوتی ہے وہ معاف کرنا سیکھ لے تو رشتہ مضبوط رہتا ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی ناراضگی ہر رشتے میں ہوتی ہے
ہاں لیکن سمجھدار لوگ ناراض آاز کیوں ہے؟
تمہارے نزدیک دوستی اور رشتہ داری میں کیا فرق ہے
رشتہ داری خون کا رشتہ ہوتی ہے جبکہ دوستی دل کا رشہ گشتوں کی اپنی اہمیت ہے
بعہت خوب دوستی واقع دلوں کو جوڑنے کا نام ہے
اور دوستی میں نہ عمر دیکھی جاتی ہے نہ مال و دولت صرف اخلاص
تم نے کبھی کسی دوست سے کوئی اہم سبق سیکھا ہے
جی ہاں میرے ایک دوست نے مجھے وقت کی قدر کرنا مناسکھڑھائی اور زندگی دونوں بہتر ہوئی ہیں
یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا دوست ہواقع ایک ٹیچر کی طرح ہوتا ہے
بالکل ہمیں اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے
توستی میں سب سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے
میرے نزدیک دھوکا دینا اور بھروسہ توڑنا سب سے بڑی غلطی ہے
اس لے دوستی میں کبھی بھروسہ نہیں تھا
اس لیے دوست میں کبھی بھروسہ نہیں ہ
ہمیں دوستی وفاداری اور پیار سے نبھانی چاہیے
ہاں آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی پھر ب بہت کط
چلو اللہ حافظ
تو